اششالا وعلیکم
وعلیکم السلام اور کیسے ہو
سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان کیسے ہیں
جی جی بھائی جان سب خیریت ہے اور تم بتاؤ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں میں تھوڑا آج مارکیٹ کو د گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھ ا کہ اتنا پولوشن انسان جیوت کیسے رہے رہا اتنا گندگی اس کے اندر جی
تو بہت زیادہ اس چیزوں کا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے لوگوں کو کوئی ہے ہی نہیں ہے پلوشن اتنا پھیل چکا ہوا ہے ہر ایک چیزیں اتنی زیادہ تہذ نہز کی ہوئی ہیں پیڑ لوگ یہ کاٹ رہے ہیں
جی میم وہ دیکھو مارکیٹ کے اندر اتنے انسان رہتے ہیں اور ایک بھی انسان یہ نہیں سوچت تاکہ پرتیک گھر میں اگر ایک پیڑ بھی لگائیں تو بھی پالوشن بہت کم ہو پھر اس کے وپریت فییکٹریا کمپنیاں اتنی ساری پالوشن کا کارڈ بن چکی ہیں اور سب سے بڑی چیز وہاں کی جو ڈسٹ بن ان کو جلانا جو دھوایں تو سیدھا میم آکاش کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر جو اوجن پڑتا ہے تو اس پر جو پتلی ہوتی جاری پرادھوشن کے کار تو وہاں سے سیدھی پرا بیگ نکنے دھررتی پر گرتی ہے نا میم تو یہاں پر جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن جو بارش ہے نا بہت لیٹ ہو رہی ہے مانسون بدل رہے ہیں تو یہ مانسون پروررتن کا جلویو پر بہت بڑا جلواو پر بہت بڑا پرباؤ پڑتا ہے اس پولوشن کا
جی جی بھائی جان یہی یہی سب چیزیں تو مسئلے ہیں آپ کے جو ویسے ہی جو جنریشن چل رہی ہے ان کے تو ویسے ہی بہت زیادہ مسلئے رہتے ہیں ان کو تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ان پیڑ پودوں سے کہ ہم پیڑ پودے لگائے ہمارے ہماری ہماری سانس لینے میں ہمیں دقت نہیں آئے گی ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی بٹ بائی چانس لوگ مانتے نہیں ہیں
جی میم بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیے ہماری ملک کے اندر جتنی بھی ہاسپیٹل ہیں ان میں جائیے سو سب سے زیادہ جو سانس سے ہونے والی بیماری ہیں جس کو پیٹ پھیپڑوں کی کینسر اشمتا اور مطلب جو گلے میں جو کچھ کانٹ وغیرہ پڑنا ہم لیور کم جور یہ چیزیں کیا ہے کہ میم یہ ہمارے شریر کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا سب سے بڑا کاڑ ہے تو وہ ہے پولوشن تو پولوشن یہ ہماری تمہاری وجہ سے ہی تو تو ہو رہا ہے اب تم مارکیٹ میں گئی کسی ہم نے کوئی وہاں سے کوئی یہ سمجھو کوئی فاسٹ فوڈ لیا تو اس کو پنی میں اندر رکھ کے دیتے ہیں پنی کا دوننا ہوتا ہے اس کی جو ہے کاغذ کا دوننا یوز کرنا چاہیے انسان کو بٹ نہیں ہے تو اس کو ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں کھا کے پھینک دیتے اگر اس کو کسی پشو نے کھا لیا تو پشو کی یہ سمجھو ڈیتھ ہو گئی بٹ اس کے بعد پھر بھی اگر وہ وہاں جس زمین پے رکھتا ہے اگر وہ کسی کھیت میں جاتا ہے وہ جو اپجا بھمی ہے نا وہ انپجاؤ ہو جاتی ہے بنی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا افیکٹ ڈالتا ہے میم کیوں جو پننیا ہے اس کی ج ہم کو کاغذ کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ گل بھی سکتا ہے سڑ بھی سکتا ہے
جی جی دیکھو نا یہ سب چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا ہم جتنا ہو سکے ہم پیڑ پودے لگ گائیں لوگوں کو اس چیز کے بارے بتائیں کہ دیکھو ہمارے ہمارے ذہن کے لیے کتنا اچھا ہے یہ سب چیزیں ہریالی گرینری آج کل وہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی گئی ہیں کہ جو گورنمنٹ بھی ہے یہ بھی تو بس انہیں کو کاٹ کاٹ کے کچھ اپنے نئے نئے پروجیکٹ بنات جا رہی ہے ان کو کوئی لین دین ہی نہیں ہے ہر ایک جگہ میں پلوشن ہے تم کہیں پہ بھی دیکھ لو ہوا میں پولوشن ہے پانی میں پولوشن ہے باہر جہاں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھو لکھا بھی ہوتا ابھی کہ وہاں پہ کوڑا نہیں پھین نا ہو تابٹ
ہاں پھر بھی انسان وہی پھینکتا ہے پتا نہیں دیکھیے میم تم ایسے کسی گاؤ کے اندر گا جاتے ہو تو وہاں پر کتنے پیڑ پودے دے کتنی ہریالی دھتے ہو جو واتاورن کا سب سے جو جین کا ادش بات وور کا سب سے زیادہ واتاورن کو بچا رہا ہے تو جیود ما گاؤں کے آس پاس ہے وہی تو بچاتے ہیں کسان لوگ ہی تو بچاتے ہیں کیونکہ دیکھو وہ پودے بھی لگاتے ہیں پیڑ بھی لگاتے ہیں اور اگر اسی حساب سے اگر انسان مارکیٹ کا بھی سدھر جائے وہ بھی اپنے پرتی گھر میں دو پیڑ لگائے تو یہ بتاؤ پالوشن میں بہت بڑا افیکٹ پڑے گا اور جو پالوشن پہ فیکٹ پڑ گیا تو مم یہ دیکھیے کہ ہمارا جو جیون ہے آج کل تم دیک دو ہو کتنی ساری بیماریاں انسان کو ہو رہی ہیں تو پولوشن کے کارن تو ہو رہی ہیں تو ان چیزوں سے کیا ہے
انیں کی وجہ سے پلوشن کی وجہ سے ہی تو ہمارے پھیپڑوں میں بیماری ہو جاتی ہیں پانی دیکھو تم کتنا گندا آ رہا ہے پانی ہم لوگ پیتے ہیں جی جی پانی پیو گے جی جی بولو بولو
دیکھو دیکھو میم کہ یہ وہ آپ کسی فیکٹ ٹری کا جو گندا پانی ہے سپلائی ہو کے جا رہا مال اس کو اگر وہ گندا پانی وہاں تو رہتا نہیں ہے اس کو کسی ندی یا نالے کی سائڈ سے ندی میں جوڑتے ہیں تو ندی میں جتنا بھی اچھا پیجل ہوتا ہے سینچائیوں کی پانی ہوتی تاہے وہ سب ویسٹ ہو جا ہے تو ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے جو ندی کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ہریالی ہوتی ہیں سمندر کے آس پاس اور دھوپ وغیرہ اگتی ہیں اور پیڑ پودے بھی بٹ کیا ہے کہ جو پردوشت ہو جائے گی تو اس کے آس پس جتنے پیڑ پودے ہریالی وہ اور آٹومیٹک نش ہو جائے گی کیمیکل سے اب تم فیکٹریوں کے اندر دیکھو کتنا کیمیکل کا یوز ہوتا ہے
جی جی وہ ان کی جی جی آج آ کل تو سبزیں کیا تم تو سبزیاں بھی ہم تو یہی بولیں گے آج کل تو وہ بھی ساری انجک شن آرہا ہے دیکھو ہر ایک چیز میں پولوشن ہے نا وہی چیزوں میں
کدو کھایا کبھی کدو کدو بنایا ہو تو کدو یہ شام کو جو کدو آدا کلو کا ہے صبح دس کلو کا ہو جاتا ہے اتنی ہائی کیمکل انجیکشن یوز کیا
جی جی جی جی
تو دیکھیے میم اتنی بڑی بردی جو چند پیسوں کو کے لیے انسان یہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہمارے جو پیسے میں اس میں بہت بڑی وردھ ہوراہی ہے کیمیکل سے یہ نہیں سمجھ رہا ہے انسان کے اس سے کتنی ساری بیماری ہوں گی جتنے کھائے گے وہ سب آٹومیٹک کہ ان کے لیور کمزور ہوں گے برقوں پر بہت بڑا پربھؤ پڑے گا ان چیزوں سے پرے جی میم اور دل لوکی وغیرہ کوئی بھی سبزی لے لو تم بنا ملاوٹ کی کوئی چیز ہے نہیں
کوئی چیز وہی نا ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہے ہر ایک چیز میں جیسے اب یہ پیچھے تمہیں پتہ ہوگا بارشیں کتنی ہوئی تھی تو اس میں بول رہے تھے کہ یہ بارش جو ہے نا یہ سب آٹومیٹک کروائی جا رہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی تمہیں پتا ہی تو ہے بنا مطلب جس موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے اس موسم میں تھی نہیں مارچ اپریل کے مہینے میں تو اتنی زیادہ گرمی
او ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں جو اب مجھے یاد آ گیا د جی میم یہ نا جل وایو پ پرریوررتن سب سے زیادہ پالوشن کا پرباؤ یہی دیکنے کو ملتا ہے کہ سردیوں کے اندر گرمی گرمیوں کے اندر سردی اور بارش کے اندر وہ گرمی مطلب الٹا سسٹم ہو گیا ہے اپریل کے انر آپ نے دیکا ہوگا اپریل کے اندر کتنی گرمی ہوتی اس میں بھی ایک دو دن کے لیے تو اتنی سردی ہو گئی تھی میم کہ یہ نہیں پتا چل رہا تھا دسمبر میں ہے کہ اپریل میں تو سب چیز یہ پردوشن کا ہی تو پرباؤ ہے میم تو بول رہا ہوں سب چیز الٹا سسٹم ہو گیا یہ اور جو دیکھو کسان ہے کسان جو مان کے بھروسے کھیتی کرتا ہے تو یہ بتائیے جو نہ بارش ہوگی تو کسان بھوکا تڑپے گا بھوکا تڑپے جس دیش کا کسان جس ملک کا کسان بھوکا رہے گا تو یہ سوچے میم کہ جو ہمارا جو ان داتا ہے تو وہ
جی جی جی بالکل بالکل انہی سے تو ہمیں بھی ہمیں تو انہیں سے لے کے کے کھا رہے ہیں ہم کون سا کہیں اور سے لے کے کھاتے ہیں
ہم تم کوئی بھی کتنا بھی بڑا انسان ہو جائے بٹ سب کے لیے جو پروڈکٹ یوز کرتا ہے کھانے کے لیے جو ان دیتا ہے گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ تو کسان ہی تو دیتا ہے تو ان سے کیا ہے کہ میں ہم تم کو سب کو تو کسان کا جو روٹین ہے وہ بارش کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو خراب ہو رہا ہے تو یہ پولوشن ہی تو اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے تو ہم کسان بھی آج کل دیکھو کسان میں بھی ملاوٹ چل رہی ہے یوریا کو بہت ہی یوز کر رہے ہیں ان کو دیسی کھاد کا یوز کرنا چاہیے
جی جی ہر ایک چیز میں اسی چیز اس کا پربھو بھی تو ہو چکا ہے نا اس میں ہم لوگ تو کچھ نہیں بول سکتے اس میں تو بس لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بھی چیزیں کھانی ہے پل فل ہار کھانا ہے انہوں نے ان چیزوں میں سب کا تو آج کل انجیکشن کام کر رہا ہے اور انجیکشن کے ساتھ ہی تو چیز کو وہ پکاتے ہیں
جی میم بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جی دیکھیے ایک چیز کیا آئے کہ دیکھو ہم خود سدریں گے تم سدھرے گی ایک ہم کو ایک سماج کے اندر اس چیز کے پرتی جاگروک رکھنا ہے کہ ہم کو تم اپنے بچے بچوں کو سدھاریں گے ہم اپنے بچوں کو سدھاریں گے آس پاس کے بچوں کو سدھاریں گے کہ ہم کو یہ پالوشن کے خلاف کتنا سترک ہونا ہے ہم کو گندگی نہیں کرنی ہے ہم کو پیڑ لگانا ہے اگر یہ سوچی یہی تو مہینہ جولائی اگست کے پیڑ لگانے کے اگر ہم ایک انسان اگر دس پیڑ بھی لگاتا ہے نا تو یہ سمجھو دس لوگوں کی انہوں نے دس لوگوں کی جان بچا دی
جی جی بالکل بالکل
کیونکہ دیکھو میم یہ پیٹ کا یہ فرق ایک تو ہمیں یہ پھل بھی دے گا چھایا بھی دے گا اور سب سے بڑی چیز ہمارا جو جیون چل رہا ہے وہ آکسیجن دیتا ہے ہم کو جس سے ہم تم سے سب جندا ہے آج تو دیکھیے میم یہ پیڑ ہے نا یہ ہمارے شریر بہت زیادہ مہتوپورن ہے اور جو بات واتاوارن ہے اس پاس میں بہت شدہ ہوا دینگا شد دوائی ملیں گی تو ہم بھی ان سے ہم بھی ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی اگر ہم شھد چیز کھائیں تمہارے اندر بیماری کیوں آئے گی پہلے یہ بتا آج سے دس سال پہلے آدشیہ
ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہیں نہیں کیونکہ دیکھو
یوج ہوا ہے
جی جی پہلے والے جو ہمارے والد جی جی جو ہمارے والدان تھے ان کے ٹائم میں کتنی سب چیزیں دہی دودھ ماشاء اللہ کتنا زیادہ پیور ہوتا تھا اب تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے
صحیح فرمایا میم پہلے کتنے انسان دودھ کے کتنا پیتا تھا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کتنی ڈرنکس کرتے ہیں یہ جو پیسے بھی بہت اچت ریٹ پہ دیتے ان کو شریر کو بھی نشٹ کرتے ہیں کیمیکل کو بھی یوز کرتے ہیں اور مطلب جو پہلے انسان سے سو س ہمارے دادا ہے نا وہ بن وہ سو سال تک جیتے تھے اب انسان پچاس لوڑک جاتا ہے چالیس پچاس ہے ہے نہ میم تو یہ ہمارے شریر کو بہت بڑے پیٹ کرتی ہے ہم تم سبھی ہم تم سبھی یہ پیڑ پودوں کے پرتی جاگروک رہیں گے اور لگائیں گے اوروں کو بھی یہی بولیں گے جی میم آپ سے بات کر کے بہت ہم کو اچھا فیل ہوا اور چلو آگے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ میم